ہیلو
ہاں بولیے
یار نیہا کبھی تمہیں ایسا لگتا ہے کہ دن تو پورا بیت گیا لیکن کچھ کیا ہی نہیں
ہر دوسرے دن لگتا ہے صبح سوچتی ہوں آج بہت پروڈکٹیو بنو گی اور رات کو بس سوچتی ہوں کہ کل سے پکا
ایزیکٹلی میں تو آج صبح چھ بجے اٹھا تھا سوچا تھا واک پر جاؤں گا
پھر
پھر میں نے سوچا تھوڑا اور سو لیتا ہوں اور جب اٹھا تو دس بج رہے تھے
کلاسک
تمہارا کیا پلان تھا آج
میرا میں نے تو لسٹ بنائی تھی پڑھائی تھوڑا کام گھر کی صفائی اور کیا کیا نیٹ فلک
نیٹفلکس کبھی دھوکہ نہیں دیتا
ہاں پر ٹائم ضرور کھا جاتا ہے
ویسے تمہیں نہیں لگتا کہ ہم لوگ بہت زیادہ سوچتے ہیں
ہاں اوور تھنکنگ تو ہمارا فل ٹائم جاب ہے
مطلب ایک چھوٹا سا میسج لیٹ رپلائی ہو جائے اور دماغ سو کہانییاں بنا لیتا ہے
صحیح کہا جیسے شاید ناراض ہے شاید برا لگ گیا جبکہ سامنے والا بس بزی ہوتا ہے
ایگزیکلی اور پھر خود ہی ٹینشن لے کر بیٹھ جاتے ہیں
تمہیں پتہ ہے میں کبھی کبھی بنا وجہ پرانی باتیں یاد کر کے دکھی ہو جاتی ہے
سیم ہیئر خاص کر رات کو
رات کا ٹائم ہی ایسا ہوتا ہے سب سب رات کے ٹائمس ہوتے رہتے ہیں جاتے ہیں
اور تب لگتا ہے کہ زندگی میں کچھ بڑا کرنا چاہیے
اور صبح ہوتے ہی پھر روٹی
ہاں ہاں
ویسے تمہارا ڈریم کیا ہے
انیسٹلی مجھے ٹریول کرنا ہے بہت سارے نئے پلے پلیسز ایکسپلور کرنے ہیں
سیم مجھے پہاڑ بہت پسند ہے
بھی وہاں کی شانتی بس مائنڈ فریش ہو جاتا ہے
سٹی لائف میں تو بس نوائز ہی نوائز ہیں
اور اسٹریس
اور ڈینڈلیس
تم اگر کہیں بھی جا سکتی ہو ابھی تو کہاں جاؤ گی
ہمم شاید ہماچل یا اتر پردیش
گڈ جوائز میں تو لیہ لداخ جانا چاہتا ہوں
او ایڈینچر والا موڈ ہے
ہاں تھوڑا تھرل بھی ہونا چاہیے لائف
ویسے تمہیں بچپن یاد آتا ہے
بہت تو بتاؤ اگر لائف ایک مووی ہوتی تو اس کا نام کیا رکھتے
کنفیوزڈ بل ٹریم
پرفیکٹ میرا ہوتا کل سے پکا
تم سچ میں پروسسنٹن کرتے ہو
اور تم نہیں کرتی ہو
کرتی ہوں لیکن ایڈمٹ بھی کرتی ہوں
چلو انیسٹی تو ہے
ویسے تمہیں ڈر کس چیز سے لگتا ہے
فیلیور سے اور تم
مجھے لوگوں کو کھونے سے لگ ڈر لگتا ہے
یہ تھوڑا ہیوی ہو گیا
ہاں لیکن سچ ہے
پر دیکھو جو لوگ جینونلی امپورٹینٹ ہوتے ہیں وہ رہتے ہیں
کاش ہمیشہ ایسا ہی ہو
چلو ٹاپک بدلتے ہیں تمہاری سب سے فنی میموری کیا ہے
ایک بار میں اسکول میں اسپیچ دینے گئی اور مائک آن ہی نہیں تھا
پھر
میں پورے کنفائڈنس سے بولتی رہی اور سب مجھے دیکھ رہے تھے
ایپک
تم بتاؤ
میں ایک بار رانگ کلاس میں بیٹھ گیا تھا دس منٹ بعد ریئلائز ہوا
اور
میں کو اٹلی نکل گئی جیسے کچھ ہوا ہی نہیں
اسمارٹ ہو ویسے تمہیں کیا لگتا ہے دوستی اور پیار میں کیا فرق ہے
دوستی میں فریڈم زیادہ ہوتی ہے پیار میں ایکسپیکٹیشنس
جی پر صحیح
تمہارا کیا کہنا ہے
مجھے لگتا ہے دونوں میں کیئر کم کمانڈ ہوتا ہے بس ایکسپریشن الگ ہوتے ہیں
اگر تمہیں ایک سپر پاور ملے تو کیا چنوں گی
میٹ ریڈنگ
تاکہ پتہ چلے لوگ کیا سوچتے ہیں او ڈینجرس
تاکہ پتہ چلے لوگ کیا سوچتے ہیں
مجھے انویزیبلٹی چاہیے
تم تو اس پے بن جاؤ کبھی تمہیں ایسا لگا کہ تم کسی سے بات کر کے ہلکا فیل کرتے ہو
ہاں جیسے ابھی
سیم ہیئر رینڈم باتیں بھی کبھی کبھی تھیرپی جیسی لگتی ہے
کوئی ججمنٹ نہیں بس باتیں
اور تیرا کہاں جانے کا پلان ہے اس بار
میں تو کہیں پاس میں ہی گھومنے جانے کی سونچ رہی تو بتا تیرا کوئی پلان ہے کیا
میں تو جا رہا ہوں ہماچل اتراکھنڈ چلیگا تو ساتھ میں
ہاں کیوں نہیں جب تو پلان کرنا تو مجھے بتانا
چل ٹھیک ہے میں پلان کر کے تجھے بتاتا ہوں
ہاں ہاں بالکل اور گھر میں سب کیسے ہیں
سب بڑھیا تو بتا اپنا
یہاں بھی سب بڑھیا ہے
اور تیرا کھانا ہو گیا اور کھانا ہو گیا تیرا ٹائم دیکھو کتنا ہو گیا
اتنا لیٹ
ہاں اور مجھے صبح جلدی اٹھنا ہے
سیم پر بات چیت اچھی تھی
بہت
چلو پھر اب سونا چاہیے
ہاں ورنہ کل پھر وہی کل سے پکا
اگزیکٹلی
گڈ نائٹ ٹیک کیئر
گڈ نائٹ ٹیک کیئر